وعلیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
اور بتائیں باجی سب خیريت
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے تم سناؤ کیسی ہو
جی باجی بس اللہ کا شکر ہے بس آج جاری تھی بچوں کو اسکول لینے کے لیے صبح کچھ ایسا دیکھ تھا تو بس بہت زیادہ مطلب وہ ہوا مطلب بچوں کو لے کے کہ آنا جانا بھی نا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ آپ بچوں کو پال رہے ہیں ان کو پالنا بھی اتنا آسان نہیں ہے
بالکل درست فرمایا اور آج کل دیکھو جب ہم باہر نکلتے ہیں بچوں کو لانا بچوں کو لے جانا تو ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے اور آج کل ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے آپ تھوڑا سا بھی سیفٹی نہیں برتیں گے نا تو سامنے والا تو آپ کر دیگا
جی جی باجی میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ کل کل پتا نہیں اس سے پچھلے آ دن کی بات ہے آ میرے شوہر جو ہے بچوں کو لے کے آ رہے تھے اسکول سے اور راستے میں کوئی ایک ہوگا چھوٹا بچہ مطلب زیادہ بڑا بھی نہیں فورتھ یا مطلب چوتھی یا پانچویں کلاس کا بچہ ہوگا اس کو ایک رکشے والا وہ جو ہوتے ہے نا مال دوسرے رکشے والے مطلب مال گاڑی والے رکشے والا وہ اس کو ہٹ کر کے بھاگ گیا مطلب اسے مارا اور بھاگ گیا بچے کے کافی چوٹ آئی تو میرے شوہر نے پیچھے سے گاڑی کا اس کے جو تین پہیہ والی گاڑی ہوتی ہے اس کا اس کی فوٹو کھینچ کے نمبر لے لیا
جی جی
ہاں انہوں نے فوٹو کھینچ لی بچے کے کافی چوٹ آئی تھی اس کے تو اس نے مطلب اتنا بھی نہیں سوچا کہ بچے کو اٹھا لے اور بچے کو ڈاکٹر کے پاس تک پہنچا دے نہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بڑھتی مطلب یہ دیکھیے کہ کیا آج کل کی انسانیت کو کیا ہو گیا کیا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں سب کی حفاظت کرنی چاہیے روڈ سیفٹی بھی جو ہے نا وہ اس میں ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ا اسکول سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ اپنا روڈ کراس کر رہے ہیں اس وقت تو لوگ اتنی تیز اپنی گتی بڑھا دیتے ہیں اتنی تیز اپنی وہ کر دیتے ہیں اس پیڈ یا اللہ انہیں دیکھ کے ایسے لگتا جیسے مطلب ہوا کے جھونکے سے بھی تیز نکلتے ہیں
ان کی وہی کمی ہے نا دیکھو ایک تو وہ نا اوورٹیک کرتے ہیں اوپر سے رونگ وے میں لات کوئی ان کی سیفٹی سیکورٹی نہیں ہوتی ہے وہ ان کا کیا ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم تو گاڑی میں ہمارے ہاتھ میں اسٹرینگ ہے اپنی اسپیڈ بڑائے نکلنا لیکن اس میں چل رہا گیر جو ہوتے ہیں چلنے والے جو رستے پہ چل رہے ہیں وہ ان کو دیکھ اتنا بھولی جاتے ہیں
جی جی جی با جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بالکل درست فرما رہی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سک جی اللہ توبہ میں اس بچے کو دیکھ کے نا میرے روح جو ہے نا کانپ گئی تھی میرے ذہن سے نا کتنے دنوں تک تو یہ بات ہی نہیں نکلی تھی کہ لوگ سڑک پہ چل تے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان دوسرے کی بھی جان جان ہے اور ہمارا اللہ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سب کی جان کی نا قیمتی امانت ہے ان کو احتیاط برتنی چاہیے آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہو چاہے روڈ پہ چل رہے ہو چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے ایک تو آج کل ایک یہ نیا ٹرینڈ اور آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے ہاتھ میں موبائل فون پکڑ لیتے ہیں اور موبائل فون پکڑ کر اسے دیکھ کر روڈ کراس کرتے ہیں
بلکل آدھے سے زیادہ دیکھو ہماری بھی غلطی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے سامنا والا غلط اب ہم رستے میں چلتے ہیں ہمارے کان پہ فون لگ رہا ہے ہم چلتے جا رہے سا منے والا آ رہا ہے ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں اس کو یا سائڈ سے گاڑی آ رہی وہ آن دا اسپوٹ تھوڑی اسپیڈ میں لے آیا اس کو بھی نہیں دیکھا ہم نے تو آج کل حادثے جو زیادہ تر ہو رہے ہیں نا اس کی وجہ ایک تو فون ہو گئی اوپر سے کچھ ہم اتنے لاپروا ہو گئے کہ ہم بنا سیفٹی کے نکل جاتے ہیں
باجی کیسے سیفٹی کری جائے گی پتا ہے میں نے تو ایسی ایسی درندگی دیکھ لی ہے روڈس پر جو ہمارے مطلب مطلب سڑک پہ چلتے ہیں میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے سنا تھا کہ ہماری بھابھی جان کے بھائی کا انتقال ہو گیا وہ بھی روڈ پہ مطلب ہیللمٹ پہن کے جا رہے تھے سب کچھ طریقے سے جا رہے تھے اور ہائی وے تھا پیچھے سے بڑی گاڑی آئی اور اس نے گاڑی مار دی گاڑی میں ایکچولی جو رفتار ہے نا ان گاڑیوں کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی کی جان کو جان نہیں سمجھتے وہ تو سوچ تے کہ ان کے پیروں میں نا ایک مطلب مشین لگا دی ہے اڑا دو اس گاڑی کو وہ یہ سوچتے ہیں مطلب سڑک پہ چلنے والے کی کوئی اوقات نہیں سمجھ
ہاں اور میں تو کہتی ہوں کہ اسلام میں کہتے ہیں زمین پہ بھی زیادہ وزن دار آپ کو پیر بھی رکھتے ہو نا تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس پہ اتنی رفتار سے گاڑیاں لاتے ہو پھر انسانوں کی ک کوئی آپ کے آگے قیمت نہیں ہے تو آپ کے اندر کیا ہے حیوانیت ہو گئی پھر تو اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے اس کو نہیں سمجھو گے اسے نہیں دیکھو گے تو پھر کیا ہی ہوگا
جی بالکل درست فرمایا اور دیکھیے آج کل ٹریفک رولس کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے ارے ہماری سرکار نے کتنے مطلب سوچ سمجھ کے رولس بنائے ہیں کہ آپ کو لال بتی پہ روکنا ہے ہری پہ چلنا ہے پیلے پہ آپ کو تیار ہونا ہے
بالکل بل
چلنے کے لیے تیار ہو اگر لال ہو گئی ہے پیلی ہو گئی ہے تو آپ رک جاؤ آپ وہیں پہ بھی ہو آپ رکو وہاں پر
لیکن کیا کرتے نہیں ان کو لگ ٹا ہے کہ ہم اسپیڈ میں چلو لال ہی تو ہوئی ہے نا کوئی نہیں ہم نہیں رک ہم نکل جاتے ہیں پھر اسی سے کیا ہوتا ہے اوورٹیک ہوتا ہو جاتی ہے ساری چیزیں کوئی سامنے سے آ رہا ہوتا ہے کوئی پیچھے سے آتا ہے تو اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں پھر غلطتی ہو جاتی ہے سرکار کی
نہیں پتہ ہے میں خود ایسا دیکھتی ہوں لوگ ہیلمٹس نہیں پہنتے ریڈ لائٹ زبرا کراسنگ اور اسپیڈ لمٹ تو انہیں بال کل دھیان نہیں رہتی اگے ٹریفک کا تو ہم کیا ہی گئے اس کا تو کیا احترام کریں یہ تو دوسروں کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے آپ کی اپنی بھی حفاظت ہو تی ہے اس سے دوسروں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اگر ہم یہ سرکار کے بنائے ہوئے نیم مانیں گے اور تیز رفتار ایس ے کر لیتے ہیں جیسے ریڈ لائٹ ہونے والی ہوتی ہے تو ان کی ٹرین چھوٹ رہی ہے بس ریڈ لائٹ نہ ہو جائے یہ اتنی تیزی سے نکلتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ اسپیڈ ہونے سے یہ بھی نا حادثوں کا سبب بن جاتی ہے اور اسلام میں تو ہر کام میں ات دل کہا گیا ہے کہ اس کو ہمیشہ احتیاط برتنا چاہیے کہ آپ کہیں پہ بھی تیز رفتار سے نہ جائیں
کہ انسان کی زندگی سے زیادہ اہمیت کچھ نہیں رکھتا کیونکہ انسان ٹھیک رہے گا آپ اس کو بچا لو گے آپ اس کی ایک تھوڑا سا روک کے اس کے لیے مدد کر دو گے تو آپ کو اس کی دعا بھی لگے گی اور انسان سیف بھی رہے گا لیکن آج کل کیا ہوتا ہے جس کے لگ رہی ہے لگنے دو وہ ہم سامنے سے نک کل جاتے ہیں ایسا ہو رہا ہے آج کل
جی اور کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے بج آج کل تو یہ حال ہو گیا اور لڑکوں نے لڑکیوں نے جو بھی گاڑیاں چلا رہے ہیں ہیللمٹ نہیں پہنتے ہیں ارے ہیللمٹ کس لیے دیا ہے ہیللمٹ اسی لیے تو دیا ہے دیکھو ہیلمیٹ ہمیں کتنی چیزوں سے بچاتا ہے دھوپ ہے دھول ہے پولوشن ہے اگر ہم اس کا استعمال اپنی جان کی حفاظت کے لیے کریں تو ہماری کتنی حفاظت ہوتی ہے پوری سڑک پہ چلتے ہیں کتنی دھول مٹی اڑتی ہے جو ہماری سانس میں جاتی ہے اور اپنی حفاظت کرنا بھی تو اللہ کی بھی بہت بڑی امانت کا خیال رکھنا ہے
بکل بالکل میرا تو بس یہی کہنا ہے کہ دیکھو اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگائے اور شراب پی کر نہ چلائے کیونکہ آدھے سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو ہینگ آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نی ہوتا نشے میں ان کا ڈرائیونگ کہاں چل رہی ہے کہاں نہیں اور جو پیدل سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ جبرا کراسنگ کا یوز کریں کیونکہ آدھے سے زیادہ نا ہمیں نہیں پتا کہ ہم ٹھیک سے چل رہے ہیں سامنے والا کیسے لے کر آئے گا وہ کیسا میں کچھ کر دے یا ہمیں گرا دے کچھ نہیں پتا اور پھر یہی ہے کہ ہمیں فون کا کم سے کم روڈ پہ چلتے سمے تو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے اگر آپ کر بھی رہے ہو تو آپ کی ساری نگاہیں بالکل سامنے ہونی چاہیے جو آپ کو دکھتا بھی رہے ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ہمارے پاس فون آ گیا ہم نے فون اٹھا لیا اس چند سیکنڈ کے اندر ہی ہمارے ساتھ ہاتھ سے ہو جاتے ہیں
جی جی بالکل درست فرما رہی ہیں دیکھیے پتہ ہے ہمیں اتنا سوچنا چاہیے ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں ہمیں صبر اور اخلاق رکھنا چاہیے روڈ پر نا ہارن اتنا بجاتے ہیں لوگ اتنا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اچھا غصہ بہت بڑھ گیا ہے لوگوں میں گھر سے باہر نکل تے ہے وہ بالکل بھی نر نرمی سے پیش نہیں آتے کہ ان کے دل میں رہم دلی ہے بدتمیزی بہت کرتے ہیں جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں روڈ پر اور اتنا مطلب یہ تو موبائل کا تو استعمال کر رہے ہیں اور جو پیدل ہیں ان لوگوں کا دھیان نہیں رکھتے تھے وہ کتنے بچھے ہیں بزرگ ہیں پیدل چل چلنے والے لوگ ہیں وہ اتنی تیزی سے نہیں چل سکتے انہیں پہلے سوچنا چاہے کہ پہے انہیں راستہ دینا چاہیے اچھی انس انسانیت اور اچھے اخلاق کا کام کرنا چاہیے یہی تو اچھا انسان ہونے نشانی ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں آپ چل رہے ہیں اور گاڑی کی جو ہے نا دیکھ بھال مطلب لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی گاڑی کی حالت ایسی بنائے رکھیں گے کہ پانس سے بھی کوئی گزر جائے نا تو اس کے چوٹ لگ جائے
وہ کیا کرتے ہیں جیسے کہ تھوڑا سا پیچھے اسپیس آیا تو وہ چاہتے ہیں وہ خالی نہ رہے اسی کے اندر سے چھوپا دیتے ہیں حالانکہ ان کو ڈسٹینس بنانا چاہیے کہ اگر کوئی پیدل چلنے والا یاتری ہے وہ آرام سے نکل جائے یا کوئی چھوٹی سی بائک کہ سائیکل ہے بچہ کوئی لے کر آ رہا ہے تو وہ نکل جائے لیکن نہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ چیزوں کو نا چپکا دیتے ہیں نہ تو وہ نکل پات تے سامنے والا نکل پاتا ہے اس سے ٹریفک ہو جاتا ہے پھر آدھے سے زیادہ حادثوں کا سامنا کرتے ہیں اس
جی با جی وہی ہے نا یہ جسے کہتے ہیں نا یہ تو ایک بنیادی تعلیم ہے جو بچوں کو بچپن سے دینی چاہیے کہ جب وہ چلانے کے لیے آئے اور جس وقت وہ اترے تو انہیں ہی اپنی تعلیم یاد رہے کہ ایمرجنسی کے جو ویکلس ہوتے ہیں جیسے ایمبولینس ہے فائر بریگیڈ ہے پولیس کی گاڑیاں میں نے تو آج کل دیکھا ہے لوگ اتنے بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں کہ ایمبولینس تک کو راستہ نہیں دیتے ایمبولینس کا سائرن بچتا رہتا ہے
ہاں ان کو نہیں دیتے پر وہی والی بات ہے کہ ہمیں تو اتیادی برتنی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی چیز نکلتی ہوئی دکھے آپ اسے رستہ دیں اور ساری چیزوں کو دیکھنا
جی جی باجی بس یہی ہے کہ بچوں کو بچوں کی بھی حفاظت ہو اور سفر سے پہلے جو ہے دعا پڑھ کے نکلے گھر سے اور سارے روڈ کے سیفٹی ٹپس جو ہے وہ فالو کرے کہ ہمیں یہ روڈ میں مطلب جو بھی جتنا چلنا ہے یہ سب کچھ جو ہے نا ہمارے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اور اگر انسان ایسے کرتا ہے تو ان کی زندگی بہت اچھی رہتی ہے چلیے باجی میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں اللہ حافظ